علیکم کیسے ہو بھائی جان و علیکم السلام کیا ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ سنے
بڑھیا بڑھیا
تو آج کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کتابوں کی دنیا پہ
بہترین بہترین آپ تو ہر ہمیشہ نئے نئے موضوعات پہ بات کرتے ہیں آج کچھ اچھا اچھا ہو جائے
بالکل آج میں کتابوں کی دنیا کے بارے میں کچھ بولنا چاہوں گا کتاب انسان کی بہترین ساتھی ہوتی ہے جب انسان کتاب کھولتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں فرخ تھا بلکہ نئے خیالات اور تجربات سے بھی واقف ہوتا ہے ہر کتاب اپنے اندر ایک نئی دنیا چھپائے ہوتی ہے کچھ کتابیں تاریخ بتاتی ہے کچھ علم سکھاتی ہے اور کچھ انسانی جذبات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو افراد مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں ان کی سوچ زیادہ وسیع اور اکتا ہوتی ہے
میں اس میں کچھ اور بولنا چاہتا ہوں کہ بارش کا موسم اپنے ساتھ ٹھڈ کرورتے
نہیں بالکل آپ اس کے بعد یہ اپنا موضوع پیش کیجے گا پہلے مجھے آپ بتائے کتابوں کی دنیا جو میرا موضوع تھا اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے
اچھا اچھا کتابوں کی دنیا اگر ہم دیکھیں تو کتابیں ہمیں بہت چیزوں کے ساتھ وسیع کرتی ہے کتابیں ہمیں انسانی جذبہ بات انسانی خیالات اور انسانی تدبر رات کے بارے میں بہت کچھ بولتی ہے اور اس کے آگے آپ تھوڑا سا بتا دیجیے
بالکل تو آپ کچھ موضوع پیش کرنا چاہتے تھے
آپ
ہیلو
بارش کا موسم کے بارے میں آپ نے کچھ بولا تھا نا
دیکھیے بارش کا موسم جو ہے نا بارش کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے بارش کے موسم میں ہم کھیلنے بھی جاتے ہیں بارش کے موسم میں ہم کیچڑ اٹھا کے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں
ہاں اس کے ساتھ ساتھ بارش کے موسم میں اپنے ساتھ ٹھنڈک کو تازگی لے کر آتے ہیں
ہاں ہاں
جب پہلی بوندیں زمین پر گرتی ہے تو مٹی کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے
جی جی جی
اور درخت اور پودے ہر بھاری نظر آتے ہیں اور ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ بارش سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں جبکہ کچھ افراد کو سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور ہر سورت میں بارش قدرت کا خوبصورت تحفہ ہے
اور کے با یہ بارش ہمیں ہمدردی اور رحم دلی بھی سکھاتی ہے جیسے ہمدردی انسان کی سب سے خوبصورت صفت ہوتی ہے جب ہم کسی پریشان یا غریب شخص کی مدد کرتے ہیں تو اس کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں کی میں بارے تبدیلی لے لا سکتی ہے رحم دلی سے محبت اور بھروسہ بڑھتا ہے اور مشورہ امن اور سکون کا مرکز بن سکتا ہے
بالکل بالکل کیا خوب بولاپ نے چھوٹی سی عمادت بھی کسی کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں بالکل خوب کہا آپ نے کیونکہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور دوسرے سے اچھا سلوک رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیار سے رہنا چاہیے اپنے ماحول میں تاکہ ہمیں بھی پیار مل سکے دوسروں سے
جو آپ نے پہلا موضوع بتایا تھا کتابوں کی دنیا یہ مجھے بہت ہی اچھا موضوع لگا بات کرنے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مطالعے سے انسان کے سوچ وسی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ اور اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے اس انسان کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے کتابیں ہمیں تاریخ ثقافت ادب مسیحت اور دنیا کے مختلف موضوعات سے واقف کرتی ہے جو افراد مطالعے کے شوق رکھتے ہیں وہ اکثر بہتر فیصلے کرتے ہیں اور مشکل حالات کا سامنا زیادہ حکمت سے کرتے ہیں ہر کتاب کا اپنا مقام اور اہمیت ہوتی ہے کچھ کتا کتابیں تعلیم حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں کچھ اخلاق اور کردار کو بہتر بناتی ہیں اور کچھ انسان کو امید اور حوصلہ دیتی ہیں اچھی کتابیں ہمیں بزرگوں کی تجربات سے سیکھنے کا موقع دتا ہے بغیر ان مشکلات کے سامنے کیے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں آج کل بہت سے افراد اپنی زیادہ وقت مختلف تفریحی مشاغل میں گزر دیتے ہیں اور مطالعے کی عادت کم ہو ہوتی جا رہی ہے یہ رو فکر کا باعث ہے کیونکہ کتاب انسان کی ذہنی تربیت اور شخصیت کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور آپ اس میں تھوڑا سا اور اگر آپ
بالکل اور کتاب مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو ہمدردی اور رحمان دلی بھی ہونی چاہیے اور کیونکہ ہمدردی انسانیت کی سب سے خوبصورت صفت ہے جب ہم کسی پریشان یا غریب شخص کی مدد کرتے ہیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے
بالکل بالکل
چھوٹی سی مدد کسی کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے اور رحم دلی سے محبت اور بھروسہ بڑھتا ہے
جی جی جی
معاشرہ امن اور سکون کا مرکز بن سکتا ہے یہ میرا کہنا تھا اس کے بارے میں
انسانیت پہ ایک بولنا چاہتا ہوں کہ انسانیت ہمیں یہ درج دیتی ہے کہ کہ ہر شخص کے ساتھ انصاف اخلاص اور محبت کا سکون سلوک کیا جائے بلکہ کسی کی ذات رنگ مذہب یا مالی حیثیت کی بنیاد پر اس سے نفرت یا برا سلوک کرنا انسانیت کی اصولوں کے خلاف ہے ہر انسان عزت اور اچھے برتاؤ کا حقدار ہے ہمارے مذہب نے بھی ہمدردی اور انسانیت پر بہت زور دیا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا مظلوم کے ساتھ دے کا ساتھ دینا اور کمزور افراد کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعی اسے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے
بالکل بالکل کیا خوب کہا آپ نے
ہوں
انسانیت ایک انسانیت ہی ایک واحد چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے اور اس میں انسانیت نہ ہو
جی جی جی جی جی جی جی
تو میں ایک موضوع اور پیش کرنا چاہوں گا
بولی
صفائی کی اہمیت
جی
صفائی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے جیسے کہ ہم سب کو پتا گھر گلی اور اداروں کی صفائی سے بیماریاں کم ہوتی ہے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے اور گندگی نہ پلائے تو پورا علاقہ صاف ستھرا رہ سکتا ہے صفائی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے تو کیا آپ کچھ بولنا چاہیں گے
جی جی مجھے لگتا ہے اسلام میں بھی صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے صفائی کو ایمان کا حصہ قار دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکیزگی انسان کی زندگی میں اہم کام رکھتی ہے ہمیں اپنے جسم لفاظ اور گرد و پیش کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے گندگی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے اگر کچرا ادھر ادھر پھینکا جائے پانی جمع رہنے دیا جائے یا صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو مختلف قسم کے کیڑے اور مچھر پیدا ہوتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو صفائی کی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے صفائی صرف حکومت یا صفائی کی کارکنوں کی ذمہ داری نہیں ہے ہر شخص کا فرض ہے یہ کہ وہ اپنے گھر محلے اور شہر کو صاف رکھے میں حصہ دے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے تو پورا معاشرہ صاف اور صحت مند بن سکتا ہے تعلیمی اداروں میں بھی بچوں کو بچپن سے صفائی کی عادت دینی چاہیے استاد اور والدین اگر خود صفائی کی اہم اہتمام کرے تو بچے بھی ان کی پیروی جی جی آپ پل
بالکل بالکل بہت درست کہا آپ نے بہت اعال لگا مجھے آپ کی بات ب گچھ ا ق موزوع پیش کرنا چاہوں گا دوستوں دوستی کا اصل مطلب اور گاؤں کی زندگی
جی پھر سے بولیے کیا بولا آپ نے
ایک تو دوستی کا اصل مطلب اور گاؤں کی زندگی میں پیش کرنا چاہوں گا اصل توست وہ ہوتا ہے جو مشکل ل وقت میں ساتھ نہ چھوڑی خوشی اور غم دونوں میں دوستی کا امتحان ہوتا ہے سچا دوست ہمیشہ اچھی بات ہی نصیحت کرتا ہے اور غلط کام کاموں سے روکتا ہے بھروسہ عزت اور اخلاص مضبوط دوستی کی بنیاد ہے اسی دوستی زندگی کا ایسی دوستی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے
جی
اس کے بعد گاؤں کی زندگی گاؤں کی زندگی شہر سے شہر کے مقابلے میں پرامن اور سادہ ہوتی ہے کھلے کھیت صاف ہوا اور قدرتی مناظر دل کو سکون دیتی ہے لوگ ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں گاؤں کی روایت اور مہمان نواز مزاج اور آنے والے کو اپنا بنا د لیتا ہے تو امید ہے آپ کو اچھا لگے لگا ہوگا ساری جو ہم نے گفتگو کی
تھوڑا بہت دوستی کا اصل مطلب
بالکل
دوستی میں سچ بولنا بہت ضروری ہے اگر دو سے غلطی ہو جائے تو اسے نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے سچا دوست کبھی غلط کام کی تعریف نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتا ہے اور بری صحبت سے بچاتا ہے آج کے دور میں بہت سے لوگ صرف اپنے فائدے کے لیئے دوستی کرتے ہیں جب تک ان کا مطلب پورا ہوتا ہے وہ ساتھ رہتے ہیں لیکن ضرورت ختم ہوتے ہی رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے ایسی دوستی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی اصل دوستی کسی غرض یا فائدے پر مب تکنی نہیں ہوتی
ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی ایک اچھا دوست بننے کی کوشش کرے وعدہ پورا کرے راز کی حفاظت کرے اور عزت دے اور حال میں سچائی اور وفاداری کا دامن نہ چھڑے
ایسے افراد بھی مضبوط اور دیر پ دوستی قائم رکھتے ہیں آخر میں یہی کہنا جا سکتا ہے کہ دوستی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان کو ایک بھی اچھا اور وفادار دوست مل جائے جیسے آپ میرے ہیں تو وہ زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ حاصل کر لے